ہلو ہاں بول ہاں ہاں بولو اللام علیکم
وعلیکم السلام ہلاؤ خریس ہو
ہاں شری ہے
اچ آج آواز بڑی ڈاؤن ڈاؤن ہو رہی ہے آج کی
ہاں آ
جی
آگی کہ ہاں جی اور ڈیلی روٹین
ہاں روٹین اگر آپ کا صحیح ہو تو صحیح رہتا ن
ہاں ہمارا ڈیلی روٹین ہی ہے یہ کہ شام کو گھومنے چل جاتے ہے کھیلنے چل جاتے ہیں
اچچھا
دوستوں کے ساتھ بر نکلے جاتے ہیں اب پڑھائی کرتے ہیں
جی بالکل اگر اپنا روٹین روز کا صحیح ہو صبح ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے اور سارے کام ہمارے صحیح ہو جاتے ہیں پھر ماشاء اللہ سے
صبح جلدی اٹھ کے ن کہ نہالو
ہاں ن دگ کہ اپنا کام کرو کام کھا کر کے کھانا ناشتہ پی کے کرو تو وہ انسان ایک چست درست رہتا ہے اللہ کے شکر سے
شریر بھی کام کر کرتا ہے
نہیں ایک ایکٹو بھی رہتا ہے
ہاں ایکٹیو رہتا اور اس کا من بھی لگتا کام کرنے میں
جی اگر ہم روز کا اپنا معمول صحیح نہیں بنائیں گے تو ہم تو ایسے ہی رہیں گے کہ دیر سے اٹھیں گے سارا کامی یمی رہ جائے گا اور چڑچڑاپن رہے گا
کام میں م نے نہیں لگے
نہیں لگ تا نہ ہی جی کردا ہے کام کرنے کو
ہاں اور آپ کا ڈیلی روٹین
میرا ڈیلی روٹین تو اللہ کا شکر سے یہی ہے کہ میں صبح اٹھتی ہوں چھ بجے پانچ بجے اپنا
جاتے
ہاں چلے آتے ہیں کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار
ہاں امب ہم تو شام کو روز جاتے ہیں
نہیں روز تو نہیں اصل میں گھر کے کام اتنے ہو جاتے ہیں تو پھر گھومنا اتنا نہیں ملتا اور روز روز جی بھی نہیں کرتا جانے
صی ہے اور گھر پہ سب کھی رہے ہیں
اللہ کرا میں آپ بتاؤ
ہاں مارا تھا ڈیلی رو یہ دوستوں کے ساتھ سام گھومنے چل جاتے ہیں اور پھر رات میں چائے پینے چل جاتے ہیں پڑھنے کا روٹین بھی الگ ہے
ماشاء اللہ سے اچھی بات ہے روٹین رکھنی چاہیے جس کا نظام اچھا ہوگا تو اس کا پورا دن بہت اچھا جائے گا
صحی کہ ہے
یہی تو بس پورے دن کا وہ ہے اپنا صبح اٹھو اپنے کام سے فارغ ہو تھوڑا بہت ٹائم لے بچوں کے ساتھ وہ کرو وقت بتاؤ بچوں کو شام کو باہر لے
باہر لے جؤ گوما دے اور کسی کو لے جاؤ ہ گ لے جاؤ یا کھانا ٹائم پہ کھانا صحیح ہے ڈیل نہیں پتا
اپنی صحت بھی درست رہے گی جب ہم سویرا اٹھیں گے باہر جائیں گے تازی ہوا لیں گے سحر کرنے جائیں گے صبح صبح آکسیجن بھی اچھا ملتا ہے
ہمارا بھی یہی ہے مطلب صبح پہلے نماز پڑھنے جاتے ہے پھر مطلب ہاں سب فجر کی نماز پڑھو اور صبح کو بر سیر کرنے نکل جاؤ ص کو اچا موسم صبح ایک گھنٹے گھوم نکل جاؤ تو شریر بھی سوستھ رہتا ت تنندوز بالکل اور بیماریوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے مم تو بیماری ہے
ہوں
نا جتنا آرام کرو اتنی بیماری کرو ہم کاابل کے اتنی وجہ سے نن بجے تکسو ہگ پھر اٹیں جی زیادہ بھی ہے زیادہ بھی سونا نہیں تھا چاہیا آدمی کو ہاں آٹھ گھنٹے کی نیند بتائیے آٹھ گھنٹے کی لو یا سات گھنٹے کی لو ایک دو گھنٹے تم دن میں سو جو تو وہی پورا اپنا نظام بن جاتا ہے صحیح ہے اللہ کی طرف سے اور آپ نے کھانا وانا کھا لیا ہاں ابھی وسے تو ہم نے صبح دس بجے ہی کھا لیا ٹائم سے وہ کیا ڈیلی کا روٹین ہے ہمارا دس بجے کھائی
یہ بہت اچھا ہے روٹین جو اب ڈاکٹر بتا رہے ہیں نا کہ دین چپنے سے پہلے پہلے آپ کھانا کھا لو پہلے پہلے کھاتے تھے ہمارے دادا وغیرہ یہ سب بڑے
ٹائم شھالو تو سرشائیے ہے اور شام کو پھر اس تٹم پس بھوک لگ جاتی ہے
ہاں یہی تو بات ہوتی ہے کہ پہلے جو کھان پہلے کے بڑے بزرگوں کو آج کل کے بچے بات بناتے ہیں اتنی جلدی کھانا کھا لیتے ہیں اتنی جلدی ناشتہ ہو جاتا ہے وہ وہ ہی ڈ ٹر آج کل وہی بتا رہے ہیں کہ سب سویرا کھانا چاہیے سویرا ناشتہ کرو سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد مت کھاؤ وہی روٹین بڑوں کا آ رہا ہے
جیسے نئی جنریشن نار ن بی صوٹن بگڑ جا رہا باہر کا فاسٹ فوڈ خالے
بہت خچ تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں فون چلاتے رہتے ہیں اور ایک بجے آڈر کر دیا بارہ بجے آڈر کر دیا یہ جو آڈر ہونے لگے نا تو یہی تو بس بگاڑ رہے ہیں آج کل کے بچوں کو
یہ تو د کرتے ہیں آج کل کی جنریشن
جی اس لیے اپنے گھر میں ایسی چیز بنائے جو اچھا لگے سب کو اور اچھے سے ان کا پیٹ بھر جائے پوشن بھی مل جائے
اچھا اچھا کھانا بناؤ نئی نئی طریقے کا سبزیاں بھی اتنی ہے اب نئی نئی ریسیپی وٹیوب پہ دیکھ لو ا اب تو پہلے تو سبزی صحیح آتی تھی اب تو یہ سبزی بھی مطلب کیمیکل دوائیوں کی آنے لگی جو انجیکشن لگ رہے ہیں ہر چیز میں ہاں ہاں اب تو اپنا یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں اگاؤ اسے یوز کرو ہاں پر اتنی محنت آ کوئی کرنا نہیں چاہتا محنت کوئی کرنا ہی نہیں کیات آ ت
نہیں کرتا کیونکہ کھیت میں تو وہی کھیت والے بھی کسان بھی لگاتے ہیں انجیکشن
ہاں کسانوں کا تو صحی ہے ویسے
ہ
جو ک جو پہلے گتیی ت وہ کاد تو ڈالتے نہیں ہے کادال ہاں جو وہ کھاد سے پ فصل صحیح نہیں ہوتی
ہوں اس خاص سے وہ زیادہ مل جاتی ہے ریڈی میڈ جو کھاد آتی ہے اس سے ہے نا کئی فصل ہو جاتی ہے ایک سال میں
ہوں وہ آپ ادھر نکلتا ت کیا فصل
ہاں جی بالکل بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے بھی کسان ہیں آس پاس تو وہ بھی یہی یوریا وغیرہ جو یہ ہوتے ہیں یہ لگاتے ہیں
ہاں ہمارے بھی ادھر ب سال تو کم ہو ت پر سبج سبزی ان کا کام جیادا
سبزی کا
ہاں ہاں
اب تو گھر میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگا لیتے ہیں اور اچھی سبزی کھاتے ہیں تو ان کو سوستھ رہتے ہیں
ات اور سب کھی رہی ہے
ہاں جی بالکل اللہ کا پا ہے
یہی ہے کہ اپن کو سب ب جاتی ہے ہاں ہاں سب جی اور گیہوں گیہوں بھی بوئے جاتے ہیں
اچھا ہم نے روٹی اتنی گرمی ہو رہی ہے پانی پینا چاہیے روٹین اپنا اچھا رکھنا چاہیے
ین تو پانی بھی ٹائم ٹو ٹائم پینا چاہیے اور صحت صحیح رہے پانی پینے سے
جی
آج کل روٹین کا تو پتا ہی نہیں چلتا فونوں میں بھی چل تو بس فون کے چکر میں پانی وانی سب بھولے پڑے ہیں پیاز ہی نہیںتی میں بیٹھ جاتے ہیں تو اپنا پتا ہی نہیں چلتا انیں پیاز کا گیم کھیلتا کوئی کیا مطلب اوپر روٹین صحیح ہونا چیے صبح جلدی اٹھو من
آپ بھی اپنا روٹین اچھا رکھنا بالکل
ہاں آپ بھی اچھا رکھنا وہ سب کھی رہے
ٹھیک ہے جی بالکل
کہ چلوا
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ کا شکر